وحمت اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب خیریت ہے جی جی الحمد للہ ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے والدین کیسے ہیں
اللہ کا شکر ہے صاب ٹھیک ہیں
جی اور آپ کے گھر میں سب خیریت
بالکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے
جی کھانا پینے سے فارغ ہو گئے ہیں آپ لوگ
ہاں فارغ ہو گیا آپ فون
جی
سونے جا رہا تھا میں نے سوچا آپ سے گفتگو کرو کسی موضوع پہ
جی کریے وہ اس میں کرتے ہیں جنگل پہ پیڑ پودے جنگل آپ کے آپ ادھر تو بہت زیادہ پیڑ پودے جنگل ہیں
بالکل بالکل
ج جی اور موسم کیسا ہے وہاں کا
موسم تو گرمی اس سال بہت بڑھ گئی ہے
اچھا ہمارے یہاں تو کل سے بارش ہو رہی ہے تو موسم ابھی خوش نما ہے وہ تو بہت زیادہ گرمی تھی
بالکل اگر ہم بات کریں گے جنگلات قدرت کے بہت قیمتی تحفہ ہیں درختوں اور پیڑوں سے مل کر بنے ہوئے ویسے علاقوں کو جنگلات کہا جاتا ہے یہ صرف زمین کی خوبصورتی نہیں بڑھاتی بلکہ انسانی زندگی اور تمام مخلوق کی باقا کے بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
اسی اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اگر دنیا سے جنگلات ختم ہو جائے تو صاف ہوا صاف پانی اور متعدل موسم کا تصور بھی مشکل ہو جائے گا اس اس لیے جنگلات گو زمین کو لا پھیلانا چاہیے ہمیں جنگلات کو
جی
اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے جنگلات انسان کو بے شمار فائدے پہنچاتا ہے درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کر کے آکسی
آکسیجن پیدا کرتا جی
بالکل بالکل جو ہر زندہ مخلوق کے لئے ضروری ہے اگر درخت نہ ہو تو ہوا آلودہ ہو جائے اور سانس لینا مشکل ہو جائے اسی کے علاوہ جنگلات زمین کو کو زرخیز بناتا ہے اور مٹی کو بہنے سے بچاتا ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
بالکل بالکل ایسے ہی طرح اگر ہم دیکھیں گے جانور یہ جنگلات جو ہیں جانوروں کے گھر ہوتے ہیں جنگلات ا جو ہے بے شمار جانوروں پرندوں اور جو پرندوں کے لیے گارگوشت جو کہ بہت سارے پرندے جو ہیں وہ بھونسلہ بناتے ہیں پیڑوں پہ جب ہم پی ڈی کارڈ دیں گے تو ان کا جو گھر وہ اجڑ جائے گا اسی طرح اگر ہم دیکھ کیونکہ اگر جنگلات کاٹ دیے جائے تو یہ جانور میں یہ جو ہے باقی بے گھر ہو جاتے ہیں اور اور کئی قسمیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں کئی قسمیں جانور
اگر ہم اسی طرح دیکھیں گے موسم پر اثر اثر جنگلات موسم کو متعدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ جو ہے بھر ساتھ لینے میں مدد دیتا ہے اور ہوا کو ٹھنڈا رکھتے رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے درخت گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گلوبل وارمنگ کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس اسی لیے جتنے زیادہ درکت ہوں گے اتنے ہی بہتر ماحول ہوگا
جی جی اور خوشنما ماحول بھی ہوگا اور درخت نہیں ہوں گے ہاں جنگل نہیں ہوگا تو انسان کا جینا مطلب محال ہو جائے گا مطلب جنیں زندگی کا ہم مطلب ا مطلب اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جنگ جنگل نہیں ہو اگر پیڑ پودے جنگل نہیں ہوں گے تو پیڑ پودے نہیں ہوں گے ہاں آکسیجن نہیں ملے گا آکسیجن نہیں ملے گا اور جتنے بھی مطلب وہ ہے مخلو مخلوق ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ان کا مطلب جینا ن کن ہو جائے گا ان کا وجود ختم ہو جائے گا جی اس لیے جنگل بہت ضروری ہے جی اور جو جان جانور بھی جو ہے جی جی اور جانور بھی جو ہے تو ان کا بھی مطلب ان کا گھر ہے وہ جنگل اب دیکھیے آج کل جو جنگل کاٹ رہے ہیں تو جو ہے جانور جو ہے یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں ہاں پریشان ہو رہے ہیںپ ان کا وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں ایک طرح سے جو پیڑ پیڑ پودے کٹ کے رہئے ہے جنگل کٹ کٹ کے روڈ بن رہی ہے ہائی ویز بن رہے ہیں ہاں تو جو ہے انسان ترقی تو انان جی جی انسان ترقی تو کر رہا ہے لیکن کتنے لوگوں کا مطلب گھر اجاڑ رہا ہے ہاں اور اپنی بھی مشکلات پیدا کر رہا ہے کیونکہ بھائی جنگل نہیں رہیں گے تو بارش نہیں ہوگی ہاں بارش نہیں ہوگی تو فصل نہیں ہوگی فصل نہیں ہوگی تو انسان کیا کھائے گا کیا پیے گا ہاں در پانی نہیں گرے گا تو دریا سمندر جو ہے وہ سوکھے ہو جائیں گے ہاں تو جو ہے اس ہم نہ ہماری فصل لوگوں ہو پائے گی سچ پائے گی نہ ہم مطلب اپانے کے بنا بھی ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جی اور جنگل پانی لانے کا اہم حصہ ہے بھائی جنگل نہیں ہوگے تو پانی بارش کا کیسے ہوگی ہاں اور پیڑ پودا ہریالی یہ سب دیکھ کے آنکھوں کو سکون ملتا ہے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے ہاں آپ گھروں میں رہیے آپ اے سی کولر میں جب آپ باہر کے ج آپ ہاوا لیتے ہیں قدرتی اس میں کتنا پرسکون محسوس ہوتا ہے
بالکل درست بات فرمائی آپ نے میں بھی بولتا ہوں اس کی جو جنگل جنگلات ہیں اس معیشی اہمیت بھی ہے جنگلات لکڑی کاغذ ربر شہد پھل جڈی بوٹیا اور دوسری بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے
جی جی
لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے فرنیچر کنسٹرکشن اور پیپر انڈسٹریز بھی جنگلات پر کسی نہ کسی حد تک محصر ہوتا ہیں جیسے کہ جنگلات کی کٹائی کے اگر ہم نقصانات دیکھیں گے آج کل تیزی سے سے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے شہروں کی آباد جو فیکٹریز بناتے ہیں شہروں میں روڈز بنانے کے لیے بہت سے جنگلات تباہ کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی بڑ رہی ہیں موسمی تبدیلی تیز ہو رہی ہے اور جانوروں کی قسمیں خط ہو جاتی ہو رہی ہے اگر ہم دیکھیں درختوں کی کمی سے سیلاب زمین کا زمین کا کٹاؤ اور پانی کی کمی جیسی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں
جی جی بارش نہیں ہوگی تو اب وہ پانی کا بھی جو لیول ہے وہ نیچے چلا جائے گا زمین بنجر ہو جائے گی تو فصل اناج ہوگا نہیں ہاں تو انسان جب فصل اناج نہیں ہو تو انسان کیا کھائے گا ہاں سوکھا پڑ جائے گا جی انسان کا کیا بولتے یہ کتنا مطلب زندگی کا اہم حصہ ہے لیکن ہو گ لیکن ہم کو زیادہ سے زیادہ پیڑ طرخ یہ سب لگانا چاہیے تاکہ ہم مطلب آگے والے یا نے جو پیڑھیاں ہیں ان کے ان کے مستقبل کو مطلب صحیح صحیح کرے ان کے بارے میں سوچنا ہوگا ایک طرح سے یہ نہیں تو مطلب ہم ہے ابھی پھر آگے آگے تو اور یہ سب مطلب جنگل تو ہ خطر دیکھا جائے تو دیکھے کتنے بڑے بڑے جنگل پہاڑ سب کاٹ کر کے روڈ بنا رہے ہیں ہاں سب وہ ہوئے جا رہے ہیں
بالکل ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ درختوں کی حفاظت کرے جتنی درخت کاٹے جائے ان سے زیادہ نئے درخت لگانے چاہیے اسکولوں کالجوں اور محلوں میں جو یہ درخت کاٹنے کاٹنے سے روکنا چاہیے ہمیں ہمیں لوگوں میں جنگلات کی اہمیت کی بڑی بارے میں
جی
شعور پیدا کرنا چاہے ان لوگوں
جی جی
اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا بھی کردار اس میں ہونا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ غیر قانونی درختوں کی کٹائی روکنے کے لیے
ہ سخت قانون بنانے چاہیے جی جی جی جی اب یہ کیا بولتے ہیں اس میں کہ آ دیکھیے نا اب نئے نئے وہ آ رہے ہیں تو تے پ یہاں سے روڈ بننا ہے وہاں سے روڈ بنا ہیں سیدھے سیدھے جا کے کتنے مطلب جنگل ختم ہی کی کر دے رہے ہیں وہاں سرنگ بنا رہے ہیں یہاں سورنگ بنا رہ وہاں ہائی و بنا رہے ہیں کنیکٹیویٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے انسان مطلب ٹائم کی بچت ہو گئی ہے جو ہائی وے ہائی وے بن رہ ہے تو ٹائم کی بچت نہیں ہو رہی ہے پہلے زیادہ لمبا لوگ جا رہے تھے اب شارٹ کٹ جا رہے ہیں جلدی پہنچ رہے ہیں روڈ سب جگہ سے بنانا یہ سب وہ جی یہ سب ہے جنگل
بالکل آخر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنگلات قدرت کا ماحول آکھ
جی جی جی ہیلو آ رہی آواز
آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگلات قدرت کا انمول خزانہ ہے یہ ہوا کو صاف رکھتا ہے جانوروں کو پناہ دیتا ہے موسم کو متعدل بناتا ہے اور انسانی زندگی کو بہتر بناتا ہے اگر ہم نے جنگلات کی ح حفاظت نہ کی تو آنے والے نسلیں بہت سے قدرتی وسائل سے مشروع یہ جو محروم ہو جائیں گے اس لیے ہمیں درخت لگانے جنگلات ب جانے اور ماحول کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے یاد رکھے آج آج ہاں
جی جی ب
ہاں ہاں ہاں جی بس میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ
زیادہ پیڑ لگانے س گ درخت لگانانی س گ
بالکل بالکل
جی چلیے ٹھیک ہے آپ آپ جی جی جی مجھے بہت اچھا لگا آ سے گفتگو کر کے چلیے دعاں میں یاد رکے گا اللہ حافظ
اللہ